السلام علیکم السلام
ہاں ہلو
ہیلو السلام علیکم
وعلیکم السلام کیی
بس بھائی جان سب ٹھیک آپ ٹھیک ہو
بڑھیا یار اچھے سے آپ سناؤ کیا حال چال
بس سب ٹھیک ٹھاک کھانا وانا کھا لیا
ہاں یار کانا تو کا لیا آپ سناؤ
جی جی ہے مجھے دکھا گیا اور آپ پہچانا آپ کے وہاں موسم کیسے ہے آپ کے وہاں
موسم تو بڑھیا ہے یار اچھا نہ گرمی زیادہ نہ سرزی زیادہ آپ کہاں سے ہو
جی بھائی جان میں جموں سے آؤوں
اچھا جموں سے جموں میں کہاں سے
جموں میں کشتوا
کشتوڑ سے نام کیا آپ کا
جی آپ کا
میرا نام مصیب ہے
کہاں سے آپ
میں کشمیر سے میرے کو بولو ایک چیز کشتواڑ میں پتہ ہے برہمن محللہ کہاں ہیں ہے
گاما کون سا
برہمن محلہ ہے نا وہاں پہ کچھ
ہاں ہاں
وہاں وہاں وہاں شاید وہیں کا میرا دوست ایک ہے
یہ باتیں واٹسپ پہ کر لیں گے بھائی ہم ٹھیک ہے
اوکے اوکے کوئی نہیں
بھائی جان تو ہم کس ٹاپک پہ بات کریں گے
بتاؤ آپ کس ٹاپ کرنی ہے بات
ایسے رینڈملی کر لیتے ہیں ٹھیک ہے
ٹھیک ہے اوکے اوکے
جی جی جان تو بھجن آپ نے دیکھا ہوگا کہ آج کل جو کچرے کچرا آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہر جگہ کچرا پھیلا ہوتا ہے نا
ہاں ہاں
تو بھائی جان سرکار کو ملا آپ کیا سرکار کو کیا کہنا چاہتے ہو کہ دیکھو کہ ہر جگہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ گند پھیلی ہوتی ہے کچرا پھیلا ہوتا ہے کہ اس میں تو غلطی بھائی لوگوں کی بھی ہے کہ لوگوں کو بھی دیکھنا چاہیے کہ سرکاری طرف نہ دیکھی لوگوں کو بھی دیکھنا چاہیے کہ گند بار نہ پھینکے ڈسٹ بینوں میں پھینکئے تو آپ کیا کہنا چاہتے سرکار اس کے لیے کیا کرنا چاہیے
یار دیکھو پہلی بات تو یہ پہلی بات تو میں لوگوں سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اپنے اپنے جو گند جو پھینکتے ہو تم لوگ اس کو اچھے سے ڈسٹ بن میں پھینکا کرو ڈسٹ بنس کے بعد اس کو باہر نہیں پھینکا کرو مطلب ایسے کھلے ولے میں نہیں پھینکا کرو جو جو جو یہ لگاتے ہے منسپل کارپوریشن والے وہ ڈسٹ بنس بڑے بڑے تو ان میں جا کے آرام سے پھینک سکتے ہو آپ تو وہ اچھا ایک اسٹیپ ہوک رہ سکتا ہے پہلے پہلے پہلے اگر ہم بات کریں ہے نا
جی بھائی جی اور جو بھائی آپ نے کہا کہ لوگوں کو بھی دیکھو بھائی جاں کے جو لوگ ہیں کہ وہ کیا کرتے ہیں کہ جو چھوٹے چھوٹے اپنے جو مطلب بچے ہوتے ہیں ان کے پاس دے دیتے ہیں کہ کم جا کے باہر سے باہر پھینک کے آؤ لیکن آپ کو بتا ہو تھا کہ بچوں کو ہمیں جلدی ہوتی وہ مطلب جہاں باہار روڈ میں گلیوں میں تو تو نہیں ہوتا ہے دیش میں لیکن باہر جہاں پہ لگا ہوتا ہے لیکن جو بچے کیا کرتے ہیں کہ باہر تک جاتے ہی نہیں کہیں تھوڑا سا گلی میں اندر جا کے وہیں پھینک دیتے ہیں تو اس لیے مطلب جو بھی گھر والے ہیں کہ خود جاؤ پہلے مطلب یہاں بچوں کے ساتھ میں جاؤ ایک دو بار کے ان کو بولو یہاں پورا پھینکو نہیں تو خود جاؤ
ہاں بالکل صحیح بات کہی آپ نے بھی صحیح بات کہی دوسری چیز میرے حساب سے یار جب یہ جو ڈسٹ بنس لگاتے ہیں مونسپل کارپوریشن والے مجھے مجھے دوسری چیز یہ ہے کہ جب یہ پھول آ جاتے ہیں نا
جی جی بھائی جان
بعد ان کو ان میں وہ سب سے بڑی چیز ہوتی ہے ضروری چیز وہی ہوتی ہے جبھی فل ہوتا ہے تو لوگ اس کو خالی کرنا ضروری ہے کیونکہ لوگ ا اس سے پھر ان کو پھینکنا تو وہی ہوتا ہے تو اسی پہ پھینک دیتے آھا گر جاتا آدھا اوپر آھا نیچے
بالکل بالکل بھ اور وہاں سے دیکھو اس سے کیا ہوتا ہے کہ بھائی جان کی وہ تو روڈ میں ہی لگا ہوتا ہے نا زیادہ تر تو روڈ کے سائڈ میں یہ لگا ہوتا ہے کہ بچے چھوٹے چھوٹے بچے ہوتے ہیں اسکول جاتے ہیں ان سے بہت ساری بیماریاں بھی ہوتی ہے بھائی
ہاں بالکل صحیح بات ہے بالکل صحیح بات ہے بیماریاں تو اٹھتی ہے ان چیزوں سے اچھا بیماریوں کے بعد اگر کہیں پہ یہ ڈسٹ بن جو ہوتا ہے جو منسپل کارپوریشن کا ہوتا ہے یہ کچھ تھوڑا سا جو اچھی جگہ ہوتی ہے صاف جگہ ہوتی ہے وہیں پہ لگاتے ہیں زیادہ تر جہاں پہ مینس کے سبھی لوگوں کی نظر پڑے وغیرہ وغیرہ وہاں پہ لگاتے یہ ڈسٹ بنس وغیرہ تو اسی چیز کا خاص خیال رکھے وہ کہ اس کو ٹائملی مطلب لے جائے لے جایا جائے وہاں سے ٹرکوں میں بھر کے وقت یر اور جب یہ اس کو ٹرانسپورٹ کیا جائے تو جس میں آپ لے جا رہے ہو ٹرانسپورٹ کر رہے ہو اس کو تو اس اس سے وہ پھر نیچے نہ گرے وغیرہ وغیرہ تاکہ پھر جہاں جب جہاں سے آپ لے جا رہے ہو اور جہاں تک آپ لے جا رہے ہو وہاں تک صاف ستھرا رہنا چاہیے یہ نہیں ہونا چاہیے کہ کہیں گر رہا ہے پھر وہ ہو رہا ہے
ج ن آپ نے بولا کہ یہ جو کپریشن والے ہیں کہ یہ باہر نا روڈوں پہ ہی ڈسٹ بین رکھتے ہیں کہ بڑے بڑے رکھ ہوتے ہیں نا کہ بھائی جان اور یہ کہنا چاہتا تو ان سے کی مطلب چھوٹے چھوٹے ڈسٹبین بھی آتے ہیں بھ جان کی مطلب ہاتھ سے سائٹیم ضوری نہیں ہے دیکو میں نے بولا کہ جو بچے پورا بھارت تک نہیں جاتے اس سے اچھا کہ اگر یہ چاہے تو چھوٹے چھوٹے ڈسٹ بین بھی مطلب ہر گلیوں میں ہر سوسائٹی میں رکھ سکتے ہیں جان کہ ضروری نہیں ہے کہ روڈ میں ہی بڑے رکھیں تو تاکہ اس سے بھی بہت بہت کام ہو جائے گا کہ اگر ہر گلی میں میں ایک ایک تشویر رکھے تو بہت مطلب کام ہو جائے گا کہ ڈسٹبین بار جی جی
نہیں وہ بات تو صحیح ہے دیکھو اگر کہیں پہ سوسائٹی ہے تو اس سوسائٹی کے باہر کھڑا کر تو ایک اچھا سا بڑا ڈسٹ بن جس میں کہ سبھی آئے اور پھینکے مگر یہ یہ چیز ہونی پھر یہ چیز ہونی چاہیے پھر کہ ٹائملی اس کو اٹھ اٹھایا جائے وہاں سے جب بھی پھول آ جائے تو اس کو اٹھایا جائے ٹائملی کیونکہ اگر وہیں پہ پڑا رہے رہے گا یہ تو پھر جو لوگ آئ گے وہ کہاں ڈالیں گے ڈسٹ بین ان کو ڈالنا ہی ہے اسی
میں نے کیا کہا کہ جو ڈسٹ بین رکھے باہر بھائی جان کس گوڑی نہیں ہے کہ سرکاری کی یہ ڈسٹ بین رکھے اگر جو اپنی سوسائٹی والے اگر وہ بھی کم سے کم سو سو دو سو دو سو روپئے کریں دس پندرہ جو گھر سوسائٹی میں ہوتا ہے اگر سو سو ڈیڑھ سو کالیں تو خود ہی ڈسٹ بین ہے ضروڑی کہ ضروری نہیں ہے کہ سرک ہی ہمارے لیے کرے بھائی کیوں یہ تو ہمیں خود کے لیے خود کے بچوں کا دیکھنا ہے کہ ضروری نہیں ہے کہ سرکار سرار تو باہار بھی رکھ رہی ہے دش لیکن اگر ہمیں اتنا ہی مطلب بیمار ہو رہے ہیں کہ بیمار تو ہوتے ہی رہے ہیں لیکن پھر بھی آپ خود ہی پیسہ نکالو بھائی جان ایک دو ڈسٹ بن اپنی سوسائٹی میں رکھو اس سے کیا ہوگ ہمارے بچے بنا بیمار پڑے اور گندگی بھی نہیں پھیلائی
ہاں بالکل یہ بات صحی کہی آپ نے کہ جو سوسائٹی والے ہیں وغیرہ کہیں پہ بھی وہ کنٹریبیوٹ کر سکتے ہیں کچھ نہ کچھ تو اس کے اس کے تھرو وہ ڈسٹبن لگوا سکتے ہیں
بس ہم ڈیپینڈ سرار پہ نہیں رہتےنا بھائی جان
ہاں ہاں بالکل بات اب اب میں آپ کو یہ چیز بولوں گا کہ اب اگر یہ چیز تو سوسائٹی میں ہوگی ہے نا اب جہاں پہ الگ الگ لوگ رہتے ہیں کہیں پہ دور دور وغیرہ وہ یہ اگر وہ کنٹریبیوٹ نہیں کر پا رہے ہیں کسی بھی ریزن سے تو ان کے لیے میرے حساب سے ایک اور اچھی چیز ہے کہ وہ کرے وہ ایک کام کرے ایک گڈھا کھو د ٹھیک ہے ب بڑا سا ایک پیٹ کھودے گڈا کھودے تو جو یہ پرٹیکولر گھر والا ہے وہ اپنا اپنا ڈیس
بالکل وپل بھائی جان لیکن جو آپ نے آپ کہہ رہے ہو فٹ کھود لیکن یہ ہے وہ ویسی جگہ پہ کھودا جائے گا نا جیسے کہ ہمارے یہاں ہمارے یہاں تو بالکل گھر مطلب جگہ بھی ہے لیکن آپ میں زیادہ تر بات کر رہا ہوں جیسے دی ہے باہر ہے وہاں تو آپ نے دیکھے ہوں گے کہ جگہ نہیں ہے پیڑ لگانے کی جگہ نہیں ہے آپ وہاں دیک رہے ہوں گے کہ پولوشن اتنا بھر چکا ہے کہ آکسیجن کی کتنی کمی ہو رہی ہے کہ وہاں تو آکسیجن ماسک لے رہے ہیں لوگ آج کل دلی میں آپ نے دیکھا ہوگا
اصل میں اصل میں یہ جو گڈھے وغیرہ کھودنے کی بات کر رہا ہوں میں یہ تو پرٹیکولرلی وہاں ہوگا وہ دیکھو پہلی بات تو یہ یہ جو جو یہ لوگ ہے جو یہ گڈھے کھودیں گے مطلب جن پہ یہ مصیبت آئے گی یا مجبوری آئے گی کہ گڈھے کھودنے پڑیں گے ڈسٹ بن ان کے پاس اویلیبل نہیں ہوگا وہ موسٹلی موسٹلی اگر آپ دیکھو گے تو وہ موسٹلی یہ جو سٹی والی ایریا ہے ان میں نہیں ہوگا یہ کچھ مطلب جو تھوڑا سا جو پچھلے والے گاؤں ہے جو دور سٹی کے دور ہے ہے نا ہے نا تو یہ یہ چیز وہاں ہو سکتی ہے نا اب اب اگر ہم اسی اسی بارک لیں گے سٹی کی بات تو سٹی میں تو ابویسلی تھوڑا سا ڈیولپمنٹ ہوتا ہے تو وہاں پہ ڈسٹ بن آٹومیٹکلی لگ جاتے ہیں گورنمنٹ کی طرف سے یا سوسائٹی والے خود کرتے ہیں تو وہ چیز
اور آپ نے دیکھا ہوگا بھائی جان کی دلی میں دیکھو کتنا پلیوشن ہے آپ کہ وہاں پہ کیا بھائی لوگوں کی بھی غلطی ہے ایک سرکار کی بھی غلطی ہے کہ سرکار تو ہر چیز مطلب وہاں پہ دے رہی ہے سب کچھ بنا رہی ہے لیکن پیڑ کبھی نہیں لگا رہی نا کہ بھائی جان کی لوگوں کو بھی دیکھنا چاہیے کہ کتنے گھر دلی میں ہم اگزامپل دیکھ دو کہ سو سو گھر لوگ سو گھر ہے اگر سو گھر میں سے ایک ایک بندہ ایک ایک پیڑ لگائے نا تو دلی کا مطلب وہاں تبھی پولوشن تھوڑا کم ہو جائے گا کہ فائدہ تو انہیں کو ہے بھائی جان کی آج کل نہیں تو ان کے میں جو بچے ہیں ان کو پھر مصیبت نہ آئے کہ آج کل وہ جیل رہے ہیں لیکن اپنے فیوچر بچوں کے لیے وہ ٹھیک کر سکتے ہیں بھ جان تو ضرور مطلا اگر بھائی انہوں نے پیڑ لگا بھی دیا پیڑ لگانے کا مطلب یہ نہیں کہ بھائی پیڑ لگا دو وہ چھوڑ دو لیکن
نہیں بات تو صحیح آپ کی دیکھو میں آپ کو ایک چیز بتاتا ہوں یہ اب یہ جو سارا کچھ معاملہ ہے اس میں بڑی اچھی ذمہ داری گورنمنٹ کی بھی بنتی ہے اور گورنمنٹ کے بعد جو بہت زیادہ ضروری ذمہ واری
جی بھائی جن دیکھو میں ایک بار بول رہ ہوں بھائی جان کی جو گورنمنٹ ہے کہ وہ تو دیکو جب پیڑ کاٹتی ہے تب مزدور لگ دیتی ہے کہ پیڑ کا کاٹو ان کو پیسے دے کے کاٹ رہی نا بھائی جانا لیکن سرار یہ بھی تو کر سکتی کہ مزدور کو آدھا مطب اتنا پیسہ دے کے پیڑ لگوا بھی سکتی ہے لیکن ویسا نہیں کرے گی ویسے ا نہیں کرے گی نا کیونکہ پیسہ جا رہا ہے بھائی کہ اگر آپ پہ وہاں پہ کچھ بنا رہے ہو وہاں پہلے پیڑ ہوں گے وہاں پہ کٹوا رہے ہو آپ پیسے دے کے ہی کٹوا رہے ہو نا تو کسی اور جگہ پیسے دے کے لگوا بھی سکتے ہو
ہاں وہ بات تو صحیح کہی آپ نے یہی میں بول رہا ہوں کہ ادھر ذمہ واری گورنمنٹ سے زیادہ پھر لوگوں کی بنتی اس بستی میں یا اس سٹی میں جو لوگ ہوتے ہیں ان کو ایک دن نکلنا چاہیے
کہ وہ وہ بتاؤ کیا سوچتے ہیں وہ سوچتے ہیں کہ ہمارے پاس تو کون کہ اگر ان کے گھر میں ایک
ہاں ہاں اپنا اپنا تو کام چل رہا ہے مگر یہ صحیح بات نہیں ہے یہی یہی چیز ڈسٹ بین کے ریلیٹڈ بھی ہونی چاہیے سبوں کے سوچ یہ ہونی چاہیے کہ کہیں ایک جگہ پہ بنا دے بڑا اچھاہاں پہ کنٹریبیوٹ ہو سکے
نہیں سوچنا ہمیں صرف ہمیں اپنا نہیں سوچنا ہے کیونکہ بھائی یہ کیونکہ یہ انڈیا ہمارا ہے اپنا اپنا پریوار سب کی ہمیں فیوچر میں اپنے بچوں کا بھی سوچنا ہے نا کہ آج تو ہماری زندگی کٹ رہی ہے
ہاں ہاں وہ تو یہ تو بالکل صحیح بات ہے کہ سوچنا تو ہے ہمیں بھی دوسروں کا اپنا یہ نہیں کہ اپنا یہ سوچے خالی اس سے نقصان ہو
ہمیں تو جنت میں رکھا ہے ہم تو اوپر والے کو شکر گزار ہیں کہ ہمیں جنت میں رکھا ہے لیکن ہم باہر دیکھو کتنا پولوشن ہے گرمی دیکھو ہمیں تو گرمی بھی نہیں ہے پھر بھی اتنی گرمی ہے بالکل بالکل کہ اتنا اچھا موسم ہے یہاں بارش ہو رہی ہے سب کچھ ہے گرمی بھی پچیس سے تیس سے نارمل ہائسٹ تیس تک جاتا ہے بیچ میں ہمارے یہاں تو ویسے تو بیس بیس جاتا ہے بھار پینتالیس سنتالی جاتا ہے وہاں کے تو یہ جو ایے وہ بھی گرم ہوا دیتی تھی بھائی جان
جی بالکل بات ہے دیکھو یہیں پہ ایک اور بات آ جاتی ہے جو یہ پہاڑ والا سسٹم ہے نا مطلب آؤٹ آف جموں یا جموں میں بھی کہہ سکتے ہیں ہم اگر یہی یہ ڈسٹبنس کا یہ جو ہاں یہ جو ڈسٹ بینس کا ہے نا ایشو اگر ہم یہ ڈسٹ بینس نہیں اٹھائے جائیں گے مونسپل کارپوریشن کے تھرو جلدی جلدی تو آپ دیکھو یہ جو گرمی زیادہ ہونے کی وجہ سے پھر زیادہ بیماریاں بڑھ جاتی ہے
بالکل بالکل بھائی جان کشتواڑ میں ہی دیکھ لو کہ آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ اں پھر بھائی تین مہینے سے کوئی اٹھا بھی نہیں رہا تھا بھائی جہاں کتنی ہر قس کشواڑ میں ہر گلی میں جہاں بھی دیکھو کچرا ہی کچرا تھا پھر تو کچھ لوگ جو مطلب انفلوئنسر ہے جو ویڈیو بناتے ہیں ان لوگوں نے ہی کام کیا آپ نے ویڈیو ویڈیو دیکھی ہوگی تو لیکن یہ جو سرکار ہے تو ایسی ہی بےکار ہے کیا بولے لیکن بھائی جان آپ سے بات کر کے م کو بہت اچھا لگا
جی جی جی میرے کو بھی بہت ہی اچھا لگا بہت
اوکے تھینک
اوکے سر تھینک یو سو مچ